ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سب خیریت سے ہیں
جی سب ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں اور بتائیے کیا کر رہی تھی آپ
کچھ نہیں بس گھر میں تھوڑی صاف صفائی کر رہی تھی
اور
اور آپ کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں ایسے ہی موبائل دیکھ رہا تھا اس سے کچھ ہارر مووی کا وہ آ رہا تھا ریل آ رہی تھی تو وہی دیکھنے کی سوچ رہا تھا
کون سی مووی
ایسے ہی ہارر مووی وہ نام میں نے نہیں دیکھا تھا لیکن اس کا کلپ آ رہی تھی وہی کیونکہ ہارر مووی ہاں
جی بولیے میں بھی ابھی کچھ دن پہلے مطلب ہفتہ پندرہ دن پہلے ایک مووی ہارر دیکھ کے آئی تھی ہارر مووی دیکھ کے آئی تھی کچھ ہونٹیڈ تھری ڈی کر کے تھا
او اچھا ہاں جو ابھی ابھی آئی تھی نا تئیٹر میں ہوں کیسی تھی مووی
ویسے تو مجھے ہارر مووی زیادہ پسند نہیں ہے پر پھر بھی میں چلی گئی اپنے دوستوں کے ساتھ
ہ ہ
ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں
ہاں یہ بھی سی ہے ہ
جو پہلے کی مووی جو تھی نا ہارر وہ زیادہ ہارل لگتی تھی آپ کی مووی کیا ہے فنی لگتی ہر تھیٹر میں بیٹھے تھے تو سب لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ پھوت ہے کہ کیا ہے
ج آپ کے لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کے بھوت میں آپ کی ہارر مووی میں اتنا کچھ سسپینس نہیں لگتا مطلب ایا ڈر نہیں لگتا لیکن اگر آپ وہی ابھی بھی ابھی بھی ابھی کے ٹائم میں بولو نا ابھی بھی اب پرانی مووی اٹھا کے دیکھ لو ہارر والی بھلی اس میں کچھ ہارن نہیں رہے گا لیکن کیریکٹر جو شانتی جو آواز بیک گراؤنڈ جو میوزک رہتا ہے باپ رے سن کے انسان کاانپ جاتا تھا پہلے کے ٹائم پہ صرف ایک شو آیا کرتا تھا فیئر فائلس کر کے وہ تک مجھے دیکھ کے ڈر لگتا تھا ہوں وہ تک مجھے دیکھ کے بہت ڈر لگتا تھا
جی اور ایک وہ بھی تو ایک اسٹار اتسو پہ ایک آتا تھا شی پھر کوئی ہے ایسا کچھ کر کے نا نا وہ تو سب سے زیادہ ہارر تھا
میں نے دیکھا نہیں آج تک لیکن اس کے بارے میں میں نے سنا ہے
جی مجھ میں تو بہت دیکھتی تھی بچپن میں
او
پر مجھے کیا ہے بہت ڈر لگتا ہے اور سے مجھے رات میں پھر وہی وہی بھت نظر آنے لگتے ہیں
مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے بہت مزہ آتا ہے ہارر مووی دیکھی جسے کچھ بہت ہی ڈرونا والا دیکھ لو تو بہت مزہ آتا ہے پہلے مجھے بچپن میں بہت ڈر لگتا تھا ایک میں نے مووی دیکھی تھی کون سی تھرٹین بی کر کے ایک مووی کا نام تھا تو میں نے تو وہ میں نے دیکھی تھی تو اس میں بہت ڈر مطلب ایسا
کلہلہاڑی والا نا جس میں جو سیریل میں وہی دکھاتا ہے ہتھوڑے والا جی جی اور وہ سیریل میں جو دکھاتا ہے وہی اس کے ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے نا
وہی تو جبک اس میں ہارر مووی میں اس میں کچھ ایسا بھوت ووت کا دکھایا نہیں تھا ن اینٹری ایسا کچھ دکھایا تو بھوت کا جس کو دیکھ کے ڈر لگے لیکن وہ جو مووی کا جو کانسیپٹ جو بھی رائٹر جو بھی اسکرپٹ تھا بہت اچھا تھا
بہت ہی یونک تھا صحیح فح بولا آپ نے
مطلب جب وہاں پر کلائمیکس آتا ہے جب سسپینس پتا چلتا ہے کہ جو مووی میں جو کیریکٹر ہے وہ تو آج سے تیس سال پہلے ہی مر چکے ہیں میں وہاں پرس میرا پورا دماغ گھوم جاتا ہے یہ کیا ہو گیا
اور اس میں یہ بھی رہتا ہے نا کہ وہ جو ہیرو رہتا ہے وہی یہ کرتا ہے نا- مجھے تو یاد نہیں بہت پہلے دیکھا تھا میں نے کہ وہ ہیر ہی اس کو مارے گا ہتھڑے سے- کیا تھا پت نہیں تو وہی کلائمیکس میں دکھاتا ہے لاسٹ میں انٹرول میں مطلب جو بھی تو وہ مووی تو بہت ہی اچھی تھی مجھے بہت پسند میں تو مجھے لگتا ہے
کلائمیکس نہیں تھا وہ کلائمیکس یہ تھا کہ وہ جو ہیرو تھا- وہ ہتھوڑے سے سب کو نہیں مارتا وہ ہتھڑے سے اس- کو مارتا اس ڈاکٹر کو جو اس کو مارنے آنے والا تھا اس کی پوری فیملی کو-
جی- جی یہی تو یہ تھا جی ہاں مجھے- یاد آ گیا وہ ڈاکٹر کا کیا- کہانی تھا ابھی تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ایزیکٹ-
اس کا کوئی ایک بھائی ہوا کرتا تھا ہے نا اس کا-
جو پاگل تھا شاید
نہیں-نہیں پاگل نہیں تھا پاگل تو وہ تھا کیا نام ہے ا جو تیس سال پہلے جو پریوار تھا اس میں ایک پاگل تھا وہ دوسرا تھا- اور جو وہ بھائی تھا ڈاکٹر کا بھائی وہ- ا جو اس پریوار تھا نا اس- بار میں جو ہیرو کی جو بہن تھی نا جو مطلب ٹی وی میں کیریکٹر- دکھایا جاتا ہے ہیرو اس کی بہن جو تھی- وہ ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہوتی تھی نیوز وغیرہ دیتی تھی- تو اس کے ساتھ اس کو وہ پسند کرتا تھا جس کے کارن یہ سب ہوا تھا- مطلب وہ اسے نہیں پسند کرتی تھی اور اس کے کارن- مطلب اس کے بھائی نے سسائڈ کر لیا تھا ایسا کچھ کر لیا تھا مجھے اب- اھے سے دھیان نہیں ہے تو تو اسی کا بدلنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا-
جی وہ مووی مجھے- تو یہ مجھے یاد ہے کہ میں اس کو کم سے کم پانچ بار تو دیکھی ہوں- مجھے اتنی پسند ہے بہت- بہت-
مطل ایسا اس میں کچھ اورور چیز نہیں تھا لیکن- ا بہت مطلب وہ جو چیزیں رہتی نا بیک گراؤنڈ میوزک پھر اس کے بعد- جو سسپینس چیزیں کھلتی ہے جو ان ایکسپیکٹیڈ چیز ہوتا ہے وہ مجھے-
اور سب سے اچھا تو مجھے وہ لگتا ہے- جو بارش کا سین دیتا ہے اور اس میں جو پورا وہ دکھایا جاتا ہے- ٹی وی میں بھی بارش ٹی وی بارار بند کرنے پہ آن ہو جا رہا ہے اپنے آپ-
وہ ہاں اور اور مجھے ایک اور اس کا سین یاد آتا ہے کہ وہ جب- وہ شوق کو ڈھونڈھنے آتا ہے کہ وہ شو کا حال چل رہا ہے- کیسے تو پتا چلتا ہے کہ وہ شو تو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں- وہ شو آج تک بنا ہی نہیں ویسا شو-
جی وہ صرف اسی کے گھر میں آتا تھا چلتا تھا-
ہاں اور وہ بھی اپنے آپ کو آ جاتا تھا اور اس کے آنے کے بعد ٹی وی- کے چینل نہیں بدلتا تھا-
کیونکہ اس کے وہاں کے لوگ سب مر گئے تھے نا صرف بچا تھا صرف کیا- وہ ڈاکاکٹر بچا تھا ڈاکٹر کو مارنے کے لیے یہ سب واپس سے وہ لوگ بدلا لے رہے تھے- اس کی آتما زندہ تھی اور اس کی پوری فیملی کی آتما
ہاں ان کی پوری فیملی کی آاتما بھٹک رہی تھی
ہاں وہی تھا
ابھی میں ابھی میں سنتا ہوں اس کےارے میں مطلب وہی مووی تھی جس نے مجھے ڈرایا تھا بچپن میں ابھی بھی سن کے میں سوچتا ہوں کہ بھائی کیا مووی بنائی تھی
جی بہت ہی اچھا تھا مجھے بھی ایک ایک روم یہ وہ ایک دم بالکل یونک مووری تھا
ہوں ہ جبک اس کوئی بڑے کیریکٹر- بڑے کوئی ہیرو ہیروئن ایکٹر نہیں تھے- لیکن تھا وہ بھیی اچھا
ہاں بہت اچھا مطب مجھے اور کون مووی آپ دیکھے ہیں وہ بھی اچھا تھا
اچھا ہاں کون مووی وہ بھی بہت اچھی تھی مطلب اس میں آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹیلیفون سے وہ بات کر رہی تھی اس کا کنیکشن ہی نہیں تھا اور جو جس کو ہم لوگ شروعات سے اسٹارٹنگ سے جو سمجھ رہے تھے کہ یہ بیچاری کیا کرے گی آخر میں پتاہ چلتا کہ وہی مین کیریکٹر نکلی اس کی
ہاں وہ سائیکو رہتی ہے نا شاید
ہاں اور وہ جو لاسٹ میں ایکسپریشن دیتی ہے جب وہ بیل بجتی ہے وہ گھر اس کا
وہ دکھاتا ہے سیم وہی چیز واپس سے اسٹارٹ ہوتا ہے
ہوں
کیوںکہ آلریڈی وہ دو لوگ کو مار چکی رہتی ہے تیسرے لوگ کو مارتی مارنے کے لیے یہ کرتی ہے نا تیسرا پھر کوئی آنے والا رہتا اس کے گھر میں
وہ آلریڈی تین لوگ کو سب سے پہلے تو جس کا گھر تھا اس کو مار چکی ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایک دو لوگ کو اور مطلب وہ مووی بھی بہت اچھی تھی
ہاں مجھے میں بھی وہ دیکھی ہوں اور یہ جو ابھی میں دیکھنے گئی تھی وہ تو بالکل بکواس مووی تھی اتنی اچھی تھی نہیں
آج کل کیا کر دیتے اندھیرا اندھیرا سا کر دیتے ہیں اور کیا نام ہے اچانک سے ادھر ادھر عجیب سفیز دکھا دیتے بس وہی ہو گیا انے میں ڈر گئے تو ڈر گئے نہیں تو پھر کچھ کہانی رہتی ہی نہیں صحیح بتاؤں تو
صحیح یہ ایسا نہیں ہے یہ آج کل کی موویز ایسی ہی بن رہی ہے اب جو پہلے جو مووی رہتی تھی اس کا بات ہی الگ رہتا تھا
ہ پہلے کے ٹی وی سیریل بھی بہت اچھے آتے تھے وہ جو ایک آتا تھا کون سا آتا تھا جس میں وہ ہیرو پاگل رہتا تھا کیا تھا نام اس کا ہاں س بھاگیہوتی بوا کر کے آتا تھا ہاں
ہ ہ میں وہ دیکھی ہوں جو اپنی وائف کو بہت ٹارچر کرتا تھا
ہاں لیکن مطلب کیا کیریکٹر وغیرہ دکھاتا تھا کہ وہ کاکروچ کو کھا جاتا تھا کچھ کا کچھ کر لیتا تھا پاگل سا تھا
عجیب سا تھا سائیکو مووی تھا وہ تو
مووی نہیں سیریل تھا جو بھی ہاں
ہ ہ ہاں مجھے یاد ہے
مطلب وہ جو ایکٹنگ کی تھی کیا مست کی تھی مطلب اصلی میں اس کو کبھی دیکھ لو تب بھی گن آتی تھی اس سے
ہاں مطلب کیا ہے کیریکٹر کو یہ کر لیتے تھے ہم لوگ کیچ کر لیتے تھے ایسا لگتا تھا بس وہ اسی کیریکٹر میں رہے گا
ہاں وہ ایکٹر کا مطلب قابل تعریف تھا جو مطلب اسی کیریکٹر کو وہ کر لیتا تھا
جی جی بہت اچھے سیریل میں پہلے بہت اچھے لگتے تھے م بھی اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں اور نہ ہی تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں
اور اب بہت سارے آپشن ہیں جو ہاں اب آپ آپشن ہی بہت سارے ہو گئے ہم لوگ کے پاس تو ہم لوگ اب جو وہ رہتے ہیں نا اچھی اچھی چن چن کے نکالتے ہیں یا تو جو ریل میں دیکھ گئی اس کو دیکھ کے نکال لیتے ہیں
ہوں سی فرمیا آپ نے
صی
بری بات
ٹھیک ہے پھر
ٹھیک ہے بہت بات ہو گئی مووی اس کے بارے میں اور چلیے پھر ٹھیک ہے پھر بات ہوگی
صحی بات ہے اللہ حافظ